ہلو وعلیکم السلام ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ میں ٹھیک گ ا میں
سا بس جیسے میں نے جو آپ کو صبح کال کی میری ہیلپ کرنے آنا آپ کیوں نہیں آئی
وہ میں بزی تھی اس لیے میں نے آپ کو کال کی مجھے لگا آپ کو برا مت لگا ہوگا
گناہ نہیں لاگا ب انسان نہیں ہو ہاں ہوتا ہے مر لگنا کی بت میںسیز لگنا ہوتا ہے م
ہاں مطلب میں نے دیکھی کال میں جھوٹ نہیں بولوں گی میں نے دیکھی کال مگر میں اٹھا نہیں پائی میں نے سوچا اگر میں آپ کو ابھی نہ کروں آپ غصے میں کچھ بھی بول دو گی اس لیے میں نے سوچا بعد میں کال کر لوں گی اچھا سوری ہاں
اگر آپ اسی ٹائم پہ کہتے ہیں نا نہیں سوری کہنے کی بات ہے میں کہتی ہوں اگر آپ نے اسی ٹائم بولا ہوتا ہے نا
ہاں
ٹم پہ سچ بتاتی میں ابھی تک انتظار کر رہی ہوں میں اب کام کر رہی ہوں
ہاں وہ آپ کو میری ضرورت تھی مگر کسم سے میں بہت بزی تھی مجھے تبھی سر کا کال آیا تو مجھے ضروری جانا پڑا پھر میں نے سوچا کہ میں نے کو پرومس کیا تھا کہ میں آؤں گی اب میں نہ کیسے کروں اس لیے میں نے آپ کی کال نہیں اٹھائی اب جا کے میں نے آپ کو کال کی میں نے سوچا آپ کو بول دوں کہ میں ایسے بزی تھی
چلو کوئی بات نہیں سب کا وقت آتا ہے
یار ایسا مت کوو بس میں ب پھر میں آپ کو پہلے ہی بولتی کہ نہیں میں نہیں آتی مجھے لگا کہ میں اس دن کوئی کام نہیں ہے تو میں آ جاؤں گی مگر بیچ میں ہی سر نے کال کیا تو مجھے جانا پڑا
بھی کبھی نہ کبھی سر کال کرے گا کوئی بات
ایسا مت کو اگلی بار ضرور آؤں گی
اگلی بار جب آپ نے وہ وقت ہی نہیں رکھا کہ میں آپ کو اگلی بار بھی بلاؤں
نہیں تم بلاؤ گی ضرور بلاؤ گی اور میں بھی آؤں گی ضرور
میں نے کہا وہ وقت ہی ختم ہو گیا
کیوں ضرورت تو لگتی ہے آپ کو میری ضرورت لگے گی میں آپ کی بہن ہوں اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ مجھے بلاؤ اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آؤں آپ کی ہیلپ کروں
لیکن آپ نے وہ آج کل جوک
بول رہی ہوں نا ضروری کام تھا ورنہ میں آتی اور آپ نے چائے پی اور کیا آپ کام ختم
نہیں بس میں چائے ہی بنا رہی ہوں
اچھا ٹھیک میں بریو کام کیا ختم
کام تو چلتا رہتا ہے کام کیا کیا ہے
میں بولیوں کہ آپ کو میری ضرورت تھی آپ کو میری ضرورت ہی میں نہیں آئی اس لیے تو کام بڑھ گیا ہوگا اس لیے مجھے لگا کہ ابھی تک کر ہی رہی ہو کام
کام تو آتا جرتا رہے گا
ہاں وہ بات تو صحیح ہے میں بول رہی ہوں نا آپ کو برا لگا ہے میں میری بات کا مطلب میں نہیں آیا کو اس لیے برا لگا ہے مگر میں ضرور آتی اگر کام نہ ہوتا
پڑو اس بات کو
اچھا ٹھیک
اور
بس شکر اللہ تالہ ٹھیک
اچھا کہ بابا ٹھیک ہے
سب اچھے سے شکر الحمد للہ
اچھا ٹھیک اور آج کچھ لایا ان کے لیے آج تو فادرس ڈے تھا
ہاں ہمیں تو یہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تین تین ہزار سب نکالیں گے
تو ہم اس کو صوفہ گفٹ کریں گے
اچھا بہت اچھا جو اس کو ضرورت ہو ہوگا وہ ہی لانا
ہاں وہتے ہمکا بھی
بہت اچھا ہے کچھ لانا شام کو شام کو کچ لانا
ہاں یہ کہ ہ ہمتا توسو
میں بوجو کیک ویک کچھ لانا پھر تو وہ بعات کی بات ہے
وہ نہیں کیک رمان تا ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
چلو کوئی بات نہیں جس سے وہ خوش ہو جائے وہی کرنا
ہاں وہ بت صحی ہے
ہوں
ہم ہم کو مدرسی جب ہوتا ہے تو ماما کو گفٹ دیتے تھے مدر جی ہوتا تھا تو فادر کو گفٹ دیتے تھے اور جب فی تھا تو ہمیں ن دے دیتے
ہوں کیا بول رہی ہوں
میں نے بولا مادر ج ہوتا ہاں
ہاں
تو ہم ماما کو گفٹ دیتے تھے بدر ج جو ہوتا س تو ہم پاپا کو گفٹ دیتے تھے ج ڈرل ج ہوتا ہے تو تو ماں باپ ہمیں گفٹ دیتے تھے
ہاں پت ہے میں ہم بیما درج تھا نا تو میری بہن اور میں نے ماما کو لیا تھا ریسٹورینٹ اور ہم نے کچھ کھایا اور اس کے بعد میں نے زیادہ کچھ تو نہیں لایا میرے پاس اتنا یہ بجٹ نہیں تھا میں نے ماما کے لیے چپل اور سٹ لایا
ٹھیک ہے اچھا کیا ہ ماما تینوں بہنی مل کہ ماما کو کبھی سوٹ لاتے تھے شال یا کچھ کھانے کے لیے لاتے تھے یا یا کبھی پیسے ہی دیتے تھے میں نے دو تین بار ماما کو پیسے دیے پ مجھے ماما کہتی تھی تم میں نیٹ پیسوں کی تم کہاں سے لاؤ گی پھر مجھے ماما واپس دیتی تھی
یہ تو ہوتا ہے میں ماما کو مطلب دیتی ہوں نا کبھی ضرورت ہوتے ہے وہ بولتے مطلب میں اس کو بولتی کوئی بات نہیں ہے رکھو آپ مجھے ضرورت نہیں ہے پھر جب بھی ماما مجھے ڈانس دیتے میں اس کو بولتی تھی میرے پیسے نکالو مجھے پیسے واپ پس د دو
یہی تو بچہ پھر کس کو کہتی
ہاں
م بپ ج ایسی ہیں اب ہم ان کو ان کا دل کس کرتے ہے باقٹیک جی
یار ان کو کس لیے ہے یہ سب وہ تو کچھ بھی مطلب لا سکتے پھر بھی وہ خوش ہو جاتے کہ نہیں ان کو ہے میری ضرور مطلب یہ ان کو ہے فکر ہماری ان کو یاد تھا کہ آج فادرس ڈے یا کبھی مدرس ڈے تھا
میں نے بار تند بھی توڑ دیے
اچھا گیا ہو گیا کام ختم
میں تھا بہت تھک گئی
تھک گئی اب آرام کرنا
کر رہی ہوں آرام کہاں آرام جائے باور میں
میں بول رہی ہوں کہ آرام کر لو آدھا گھنٹہ پھر جب اور مطلب آئے گی ہمت تو اور کر
نہیں مجھے و مجھے ویسے پسند نہیں ہے کام کرنا ادا ادا کر کے
پھر بھی صحت بہت ضروری ہے جب شحت
اگر میں دن بھر کھڑا رہوں گی نا اس شام کو پھر کچن صاف نہیں ہوگ و یا میں نے بولا اگر میں دن بھر میں نے بولا اگر میں دن بھر کھڑا رہوں گی نا
ہاں
اور شام کو کچن کو جھاڑو مارنا ہوگا اور مجھے احمت نہیں ہوگی یا کوئی بھی میری بہن ہو کوئی اور مطلب کوئی اور کا نہیں پتا میں اپنی بہن بولوں گی تو ہم پہلے وہ کام بھی ختم کریں گے اس کے بعد
ہاں اچھا ہے اچھا ہے انسان سب کچھ ختم کر ھر سوچتےا پھر ینشن تن نہیں رہتی ہے کہ اب وہ کرنا ہے یہ کر ہاں وہ پاتی اور آپ کو خود کرنا پڑتی سب کچھ اور بہن بھیہن کرتی ہے جس کو خود کرنا ہوتا ہے نا سب اس کو زیادہ ٹینشن رہتی ہے
گئی آج بہت زیادہ
ہاں وہ بات بھی ہے اور
انسان کی کرے اس کو کہتے ہیں تو مر میں مار جاتی لیکن گھر پہ کس کو رکھوں گی
کیا کرنا پڑتا ہے گھر والوں کے لیے کرنا پڑتا ہے انسان اگر آپ اپنا کام وہی چھوڑ دے تو چلتا ہے مگر جو ضروری ہے گھر والوں کا وہ کرنا پڑتا ہے
ہاں وہ بات تو ہے
ہوں
الگ الگ وقت پہ الگ الگ انسان کی نیڈ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے
ہاں ضرورت تو ہوہ
بچپن میں ماں باپ کی ا بال میں بائی بہن گی ا بڑھا پھر سا نہیں جبانی میں ہم سفر بڑھاپے میں بچوں کی بچوں کی ہوتی ہے الگ الگ وقت پہ الگ الگ الگ ضرورت ہوگ ہے
اس میں یہ کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو اکیلا ہے وہ اللہ ہی مطلب ٹھیک ہے مطلب کیونکہ اکیلا اللہ ہی رہ سکتا ہے جو انسان ہے وہ اکیلے نہیں رہ پاتے اور اور وہ جچتے بھی نہیں ہیں اکیلے
مطلب نوز بلا نوز بلا ہم مطلب مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ال وہ ہے اللہ ایسا ہے مطلب اللہ کی ہم جتنی تعریف کریں گے تنا کم ہے وہ کتنا غفور الرحیم ہے ہاں میں آپ کہ سمجی وہ کتاب کفور الرحیم ہے وہ کتنا یہ ہے ہمیں وہ کن کن چیزوں سے نواز ہے وہ کون سا فال ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ کون سی سبزی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے
مطلب تصور ہی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے ہمارے سب ہم نے سب کچھ ہوتا ہے کہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ یہ کیسے جیسے باہر زمین جو ہوائے حق ہر ایک چیز چھوٹی چھوٹی جو مطلب اللہ تعالی نے جس میں جان ڈالی ہے چینٹ یا وہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے اللہ تعالی تو گفور رہی میں ہم تو مطلب بول کچھ سو تصور ہی نہیں کر سکتے
وہ بہت تو ہے اگر کبھی کبار چین چیز جاتی ہے پیر کے نیچے وہ کبھی کبار وہاں سے سے بزندہ نکلتی ہے
ہاں بالکل اور بولتے ہیں کہ مطلب اللہ مطلب ان کو بھی رسک دیتا ہے جو پتھر کے بیچ میں کیڑے ہوتے ہیں ان تک ریزک پہنچاتا ہے
ہاں ہاں
کتنا گف الرحیم ہے
ال ہم سب کو اس چیز سے نوازیں مطلب ہم اللہ کا شکر ویسے ہی نہیں کر پاتے جیسے ہمیں کرنا ہے وہ الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس
ہاں بالکل اور ہم مطلب یہ پہنچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جب کسی جب کسی مطلب اس نظر اس پہ نظر پڑتی ہے جس اس کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے پیر نہیں ہوتے تب جا کے ہمیں تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے
جب ہم گناہ کرتے ہیں اس اس کے بعد اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے کہ تو وہ کرو وہ اس کے اس کا بھی راستہ رکھا ہے
توبہ کرو اور اگر مطلب جو اللہ تعالی کو پتا ہے اگر اس سب کو پتا تو چلیے کوئی بات نہ کرے اس لیے اللہ ت نے ہم پہ مطلب ہمیں پردہ ڈالا ہے کہ ہم پھر بھی اللہ میں نماز د ہے اگر
چلو ہاں ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے ہاں ہاں میں ابھی کون کرتی ہ
اوکے اوکے اللہ حافظ